السلحام اللہ وبرکاتہ بھائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان بھائیان سب سب دن سیریت
الحمدلہ الحمد للہ اللہ کا شکر بائی جان سب بڑے آپ بتاؤ امی ابو بھائی بہن سب کیسے
ماشاء اللہ دیک اللہےے ماشاء اللہ بھائی بھائی جان آج موسم کیسا ہے آپ کے وہاں کا
الحمد للہ اللہ کا شکر ہے بھائی جان کہ موسم بارش جیسا ہو رہا ہے
ماشاء اللہ د بن ابھی اتنا اتنا تاپمان ہو رہا ہے وجہ اب گرمیت نہیں ہو رہی ماشاء اللہ دیکھو باہر نکلنا نا ہو گیا آپن دیکھا ہوگا کہ زیادہ کر کیا لوگ کیا کرتے ہیں کہ کولر پھنکے میں سوتے ہیں اے سی میں سوتے ہیں اور وہ ایک دم باہر نکلتے ہیں تو مس یک ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگ کہ کیا اس سے کیا ہوتا ہے دیکھو بھ جان ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ زیادہ کرو دیکھو ہم باہر کا باہر جاتے ہیں نا تو ماشاء اللہ دیکھو ہمیں ٹھنڈائی میں جانا چاہیے آپ کو پتہ ہے ار برسات اتنی کم ہو رہی ہے ماشاء اللہ پوچھے میں تو آپ آپ نے دیکھا ہوگا کہیار سیٹی میں کیا سیٹی میں کیا ہوتا بھائیان دیکھو یہ بتاؤ آپ کو کہ جو موٹر گاڑی چلتی ہے نا ماشاء اللہ تو دیکو یہ نقصان ہے ہمارے لیے کیوںک ان سے کیا ہے جو دھواں نکلتا ہے نا کالا کالا تو ماشاء اللہ پردوشن تو اس سے کیا ہمارے پھیپٹوں کو اٹیک کرتی ہے اباری کئی پیڑ پودے کئی پیڑ پودے سڑک کے کنارے اگتے ہیں تو ماشاء اللہ دیکھو وہ بھی د نشٹ ہو ہو جا رہے ہیں کیوں ہو جا رہے ہیں کیکہ ان پردوشن ہو رہا ہے گاس چیٹ لی ہے ان پرر آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا بھجن کیا ہوتا ہے کہ س کہ ابھی گاؤں ہوتا ہے تو گاؤں میں کیا ہوتا ہے کہ دیکو واتاورن مگانا اچھا ہے جہ آپ نے دیکھوگا پیڑ پودے ہے نا کیونکہ پیڑ پودے وہاں کا واتاورن کھلی کھلی تازا ہوا آپ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی کسان اگر کھیتی کرتا ہے گرمی کے اندر تو آپ کو ب کتی نہیں ہوتی
ہے نا کیوں نہیں ہوتی کیونکہ پانی کی کمی ہے نا وہ گرمی میں دیکو ہم لوگ کیا اس کا مت پانی کا ہم پانی کا متو نہیں پتا چلے گا ماشاء اللہ دھو بت بتاا اب دیکاو جب کسان کھیتی کرتا ہے تو اس کو پانی کی آوشکتا ہوتی ہے گرمی کے اندر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لگ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ زیادہ کر دیکو پانی کو ویسٹ کرتے ہیں ہاںگو تھا گرمی کے اندر ندی تالاب س اتنا ہوتا ہے کہ زمین پانی نہا پانی جو زمین نیچے ہوتا ہے تو ماشاء اللہ بہت گہرائی میں جا چکا ہے وہ ہم لوگ پانی کو ڈھونڈتے رہتے ہیں تو باجل ان چیزوں کو کیا ہم ہے عمل کرنا ہے کہ دیکھو جب تک پیڑ پودے ہے نا تو ماشاء اللہ دیکھو ہمیں اچھا اچھا کب ڈائی آکسائڈ آکسیجن یہ یہ کیسے ملتی ہے ہمیں کس سے ملتی ہے پیڑ پودوں سے آج کل کے لوگ کیا اگر جی آج کل کے لوگ آج کل کے لوگ کرتے ہیں کہ تھوڑے سے پیسوں کے لیے پیڑ پودوں کو کاٹ دیتے ہیں کیوں یہ
جی بھائی جان بالکل آپ نے بالکل صحی فرمایا جیسے کہ آپ نے پہلے کہا تھا بھائی جان کی جیسے کچھ گاڑیاں جن میں سے دعا بہت نکلتا ہے جن سے کہ اپنے فیفڑوں کو اٹیک کرتی ہے وہ تو آپ نے بالکل صحی فرمایا بھائی جان کی یہ دعا ہے نا آکسی جیسے کہ اپنے کو آکسیجن ملتا ہے نا تو جیے یہ پردوشن نکالتا گاڑیا تو جیسے آپ نے سنا ہو کہ سب سے زیادہ پردوشن کہاں پر ہے دللی میں کیوں وہاں پر ٹرافک اتنا ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوا کہ ریڈ لائٹ پہ گاڑی رک جاتی ہے تو آدمی وہاں پر گاڑی بند نہیں کرتا بھائی جان گاڑی چالو رکھتا ہے تاکہ اس کا دواں نکلتا رہے اب تم ریڈ لائٹ تو گاڑی روک دو کم سے کم تو دعا آنے کی پولوشن نہیں نکلے گا تو کم کیمیکل کم پھیل گا پولوشن کم فھیلے گ اور وہ کیا کرتا ہے کہ گاڑیوں کو بند ہی نہیں کرتا گاڑی اسٹارٹ رکھتے ہیں تو دیکو دلی تو جانی جاتی ہے پردوشن کے نام سے
جی ماشا اللہ
اب اس کو پھیلا بھی کون رہا ہے ہم لوگ فھیلا رہے ہیں کیہ گاڑی کس نے بنائی ہے ہم لوگوں نے بنائی ہے ہے انسانوں نے بناائی ہے تو جیسے کہ اپ نے اس کو پردوشن کے لیے بھی بنایا ہے انسانوں نے کچھ نے بنایا ہے کہ اس سے دھواں نکل رہ ہے تو پدوشن نکل رہا ہے اس کو کنٹرول بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں پھر اس کو دھوا کم کرنے کی مہ داری بھی ہم لوگ کر سکتے اگر ہم چاہیں تو پر ہم لوگوں کو دھیان ہی نہیں ہے نا اپنی اپنے کام سے مطلب ہی نہیں ہے
جی موش
تو پدوشن وہ کہاں سے دیکھیں گے تو آپ نے جسے کہا تھا کہ پیڑ پودے ب کچھ پیسوں کے لیے کاارڈ دیتے بالکل صحی فرمایا بھائی جان آپ نے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پڑ پودے کچھ پیسوں کے لیے ہی کاارڈ دیتے ہیں جبکہ ان کو نہیں پتا کہب ن زندہ ب ان کی وجہ سے ہی ہے
جی ماشاء اللہ
آکسیجن ان کی وہ سے ملتا ہے ماشا اللہ بھائی ج سب زیادہ آکسیجن آپ کو پتا ہے ہم ل کو پڑ کوودوں سے ملتا ہے دو چیزیں بہت ضروری اپنی زندگی میں ایک
آپ نے جی ماشاء اللہ آپ نے دیکھا ہوگا بھائی یہاں جی جی آپ نے دیکھا ہوا آج کل کیا ہوتا ہے میں بتاؤں آپ کو کہ جو گاؤں کے لگ ہوتے ہیں نا زیادہ کیا ہوتا ہے جو کسان کھیتی کرتا ہے آپ کو پتا ہے کہ کسان گرمی کے اندر یا سور ہو رہا ہےھ دھو سور مت ہو رہا نا کیا ہوتا گرمی کے اندر ہم لو کیا کہتے ہیں ہریالی سبزی کھان چاہے میں آپ کو پتا آج کل کیا ہوتا ہے سبزی میں اتنا کیمیکل ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ دیکو ہم لوگ کیا کرتے ہیں سبزی کو لاتے ہیں دھوکے نہیں بناتے ہیں تو بھائیان دیکو سب سے بڑی ہماری غطی ہوتی ہے سبزی کو ہمیں دھوے بنا چاہیےپ نے دیکا ہوگاچل کیا ہوتا ہے کہ جو کھاد ہوتا ہے نا دیکھو پیڑ پودے کیسا بھی ہو ہر پیڑ پودے میں دیکھو کھاد چلتا ہے کیمیکل ڈلتا ہے ہیچ لیکن آج کل کے کیا ہوتا ہے کہ دیکھو کیمیکل کا یوز بہت یوریا کیمکل بہت آ گئے آپ کو پتا پہل زمانے کے لوگ کیا کرتے تھے کہ پیڑ پودوں میں ہی گائے گوبر مطلب گائے کے جو گوبر نکل بکری کی مطلب ان کے نا تو ماشاء اللہ جیی ان چیزوں کو پوک کیا چل تھا جوی دیکھو ماشاء اللہ دیکھو سبزی کھانے میں جی سبزی کھانے میں جی ماں جی جی ان چیزوں کو کھانے سے یام میں خری ہے
یہ کیا پہلے کے آدمی ہوتے تھے نا جو کسان لوگ ہوتے تھے وہ کیمیکل کا کم یوز کرتے تھے اور گائے کے گوبر کا
جی ماشاء اللہ دیکھو بھائی کیا ہوتا ہے جی کیا ہوتا ہے بتاؤں آپ میں بتاتا ہوں آپ کو کسی سٹی کے اندر دیکو ایک کہو سنی ہوگی آپ نے کہ دیکو جتنا پیڑ پودوں کم لگائے گ نا ماشاء اللہ تو سٹی والے آج کل آپ کو دیکا ہوگا کہ سٹی والے بیمار پڑتے ہیں ان کو پانی کمی پڑتی ہے تو دیکھو بھ جان یہ کیا کرتے ہیں جا اگر بغیچے میں گھاس اگا لیتے ہیں نا تو دیکھو بھائی جان گاس اگانے سے کوئی ہمارے گھر میں خوشلی نہیں آتی ٹھیک ہے نا ہمارےھر میں ک خشھلییا آتی کبدھی خشیلی جب ہم پڑ پودے اگاتے ہیں ماشاء اللہ ان چیزوں کومل کرنا چاہی نا میں اھی ان چیز کو عمل کیس کرتے ہیں ہم لو یاد د گا آپ کو کہ ہم کیا کرتے ہیں زیاداگر پیڑ پودوں کو نہیں اگاتے دیکو وجن آج کل کیا ہوتا ہے سیٹی کے انر کہ دیکو گلاب کاھ گایاجارا کا پھ گایا دیکو وجن یہ فھول بنے سے جتنا ہم پڑ ابھی آپ نے دیکھا ہو سرار ہمیں انیک یجنا دیتی ہے وہ پیڑ پود پیڑ پودے اگانے کی وجنا تو دیکھو ہر بچوں کو پیڑ پودے دیتی ہے سرک کی دیتی ہے دیتی ہے کیونکہ ہمارے پٹ پودے جتنے ہی ہوں گے نا تو مسءلہ دیکھو ہمارے کاربن ڈائی آکسی آسیجن اتنی م دوسری بات یہا ہوگاپنے کیا ہوتا ہے کہ اسکولوں میں لکھا ہو ہوتا ہے جلد ہی ک ہے تو جی جلے نا تو کل لے تو دوا جا گنے میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ بازار جاتے ہیں بازار جا کے ٹھنڈا پانی ٹھنڈا پیتے ہیں مطب لنا پیلی ڈیو پی لی تو ون یہ گرمی کرتی ہے یہ چیزیں کیا ہمارے شریر میں نقصان ہے ان میں بھی کیمیکل آتا ہے دیکو آپ کو بتا اور کیا ہوتا ہے جدا کر تو ہم جی اب آ نے دیکھاؤ گاؤں لو کیا کرتے ہیں نیبو پانی نبو نبو پیڑ اور اگا دی ہیں گاؤں والے کیوں ا گات ہیں کیوں ہم نبو م جاتے ہم سنجی لیتے ہیں روجا پی لیتے کیوں پیتے ان چیزوں کو وائن پینے سے کیا ہمارا شریر اچھا رہتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے سٹی کے اندر کیا کرتے ہیں آج کل پانی کو ویسٹ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پانی کی ویلو نہیں بجان آنے والا ٹائم میں سے ہوا آنے والی پیڑی ایش ہو جائے گی ہماری کہ ہماری پانی کے لیے ترسے گی
جی بھائی جان بالکل آپ نے برمایا کہ پانی وہ ترسے گی کیونکہ اس پانی کو ویسٹ بھی ہم ہم لو کر رہے ہیں جیسے کہ آپ آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی سٹی والا انسان نہئے گا شہر والا تو وہ ایک نہیں دو بالٹیوں سے ن نہئے گا تو پانی کتنا ویسٹ کرتا ہے وہ
جی ماشاء اللہ دھو بھ جا اس سے کیا ہوتا ہےیکھ ہم ان چیزوں کو بڑاو دیتے نا تو ماشاء اللہ دیکھو ہمیں ہی ہانی پہنچ رہی ہے اب دیکھا ہوگا آپ نے زیادہ کر دیکھو جب کسان کھیتی کرتا ہے تو دیک میں پانی نہیں ہوتا اگر نیروم پانی نہیں ہوتا تو وہ کھیتی کیسے کرےا وہ کس طریق کا بارش ابھی گرمی اتنی تیز پڑ رہی ہے سڑی گرمی پڑ رہی ہے ابھی آ کو پتا ہے ساریی گرمی ہم لوگ باہر نکل نہیں سکتے ہیں تو کسان کھیتی کیسے کرے گا کی کسانوں کو چاہیے پانی تو پانی اللہ تعالی کی رحمت ہے دیکھو اللہ تعالی اگر اللہ تعالی کی رحمت ہوگیا جب بھی برس ہوگی یہ بھائی سور ہو رہا ہے آپ کے وہاں یار
ہاں جی بھائی تھوڑاک کے کام چل رہا ہیں یہاں بس سے شور رہا ہے
بھجن دیکھو ان چیزوں کو کیا ہمیں عمل کرنا پڑے گا بھجن
جی بھائی ج آپ نے بالکل صح فنمایا ہم نے تو اپنے کو کرنا پڑے گا
ماشاءاللہ کیا ہوتا ہے آج کل بھجن آج کل کیا ہو رہا ہے کہ بتاؤں آپ کو کہ دیکھو پانی کو تو آدمی ویسٹ اب آپ نے کہیں دھا ہوگا کئی علاقوں میں پانی کی بہت کمی ہے کیونکہ دیکھو پینے پینے کا پانی م پیسوں کے لے کے پیتے ہیں بتاؤ آپ پیسوں کے لے کے پیانی پی رہے ہیں پیسوں کو پانی سے ہی نہارے اور گاؤں میں ایسا م گاؤں کا مجہ نا وہ چھیٹی بھی نہیں ہے گاؤں میں آپ کو بتائے کہ ہم ندی میں نہ آئے ہم تالاب میں نہ آ ہم تیز ت ہم کنیں میں نہ لیتے ہیں آپ کو پت ہے تو ہمیں دیکھو پانی اد وہ نہتے ہیں نا تو وہ کھیتوں میں جاتا پانی ماشاء اللہ وہ پانی کسی کا کام تو آ رہا ہے نا سیٹی میں کیا کہتے ہیں نالی کے دوبارہ پانی کو پھینک دیا جاتا ہے بھیا ان چیزوں کو عمل ہمیں کرنا ہے کوئی دوسرا نہیں کیا رے گن چکم
بھرمائے کہ بہت سارےو ہیں جو پیسوں سے پانی خریدتے ہیں اور بہت سارے لگ ہیں جن کو پانی نہیں ملتا وہ کیا اپنے پانی کے لیے کم سے کم دس دس کلو میٹر دور تک جا کے پانی لے کر آتے ہیں جتنی کمی ہے ان کے دیش میں ان کے گاؤں میں ان کی سٹی میں جو بھی ہے
جی مچ میں نے دیکھا ہے بھائی ج نے ایک جگہ کہ ہم جیسلمیر گئے تھے وہاں پر ہم نے دیکھا کہ پانی پیسوں کا ملتا ہے اور ایک بوتل پچاس روپئے کی مل رہی ہے ابھی ایسا کوئی پانی پلیا ہے نا مگر اب ہمارے گھر پ کوئی مہمان آتا تو ہم پانی پوچھتے ہیں وہاں پر پانی کی نہیں پوچھتے کیوں نہیں پوچھتے کیونکہ وہاں پانی بہت کم ہے جی ماشاء اللہ پ جی پیسو کے ہے چیز ملتی ہے وجن لیکن آج دیکھا ہوگا آپ نے کہ ہم ہم شادی کرتے ہیں کسی کی تو ہمیں پانی کی آوشکتا پڑتی ہے تو ہم پانی کے ٹینکر منگاتے ہیں کیوں منگاتے ہیں ہمارے گھر میں پانی کی کمی نہ رہ سکے تو بھائی جان دیکو ہمارے اگر پانی کو آپ ویسٹ نہیں کرو گے تو ماساء اللہ دیکھو پانی کی کمی تو آ کے ہر گھر میں نہیں ہوگی کی نہیں ہوگی کیونکہ پانی کی تو بھائی پانی کی قدر تو ہم لوگ نہیں کرے نا یار
کیکہ انسان دو چیز ا بنا جی نہیں سکتے تو پانی ہو گیا آکسیجن ہو گیا بھائی جان ان دو چیزوں کو ویسٹ کرو گی تو آپ کو نقصان ہوگا
آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہمیں ایک کیری کا پیڑ اگاتے ہیں تو اس سے کتنی کیری اگتی ہے ماشاء اللہ بہت ا نا اور اس سے ہمیں دیکھو کاربن ڈائیکس ر مل رہی ہے اس سے ہمیں چھایا مل رہی ہے اگر ہم ایک ایک مہینے میں اگر ایک پودا اگا دیں گے تو ماشاء اللہ دیکو بارہ مہینے میں بارہ پودے ہوتے ہیں اور بارہ پودوں سے کتنے پل ملتے ہیں ہمیںتنی آکسیجن ملتی ہے ان چیزوں کو بچنا ہمیںیں عمل کرنا ہے دوسری بات اپ نے دیکھا ہوگا کہ آج آج کل کیا ہوتا ہے کہ دیکھو ابھیان چل رہے ہیں صفائی ابھیان جیسے کہ پریاورن ابھیان ادھر سے جل کا جل بچاؤ ابھیان کیوں بھیا ان چیز ہمل ہمیں کرنا ہے کوئی دوسر نہیں کرے گا ماشاء اللہ
ماشاءلہ اپنے کونا اس کا مل جس آ نے کہ ایک مہینے میں پھود ہوگائیںے تو بارہ مہینے بارہ پودے ہوگئے تو پودے بھی بہت ساری چیزیں دیں گے اپنے کو
ماشاء اللہ دھو آنے والیھی پانی لیے چلے گی چو ٹھیک بھائی السلام علیکم آ سے بات کروں مجھے اچھا
السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ بھائی جان خدا بھی